لو ہیلو
ہیلو
ووض پال ہیلو ا بس ہیلو
ہلو
کیسی ہو ب ب ہاں میں ٹھیک ہوں کہاں تھی توم کب آئیئی گھر
ہلو
تم کا بااہ گھر
میں میں لگ بھگ آ مطلب ایک منٹ اس صبر کر ایک منٹ میری آواز آ رہی ہے
کت فونس کو ہاں مجھے آ رہی آواز
اچھا ٹھیک اور پتا
بس تم پتا ہو گیا تمہارا کام سارا
ہاں یار ہو گیا
اپنا طور جان ہے
پت نہیں فی الحال تو نہیں فی الحال بارش وارش پڑی تو فی الحال نہیں
ہ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا تھا وہاں پہ
پھر وہاں پہ اونین نکالنا تھا
توم لوگ اوونین بھی پکات ہو اگاتے ہو
ہاںاں وہ میں نے بڑگاؤں سے بائنا تھا بڑگام سے لائی تھی ن
اور کیا کیا اگاتے ہو
وہاں پہ ہمیں ہے ساگ مکائی وانگن ٹماٹر راجما
ہوں
اور کیا اور یہ ل تھاا اور گارلک
ہوں اچھی بات ہے اچھی بات
تو کافی اچھا ہوا اچھا وہ
ہاں
ہ بہت اچھا ہوا ہے وہاں
یہ کہاں ہے کھم میں جہاں پرسو گئے تھے رہنے کے لیے
ہاں
اسی مکان کےے سامنے الگی دور
کیا مقم
زوران ہے پھسس ماچ کچن گارڈن ہے وہ گ اوکے آج میں بہت سر محوم سناو
کیوں ہو غصے میں؟
بولوں گی بولوں گی
ہوں
میںان بولوں گی
اور کیا
ہاں ایسا ہی کو سمجھو
وہی
ہوں
م
نہیں ہے ٹگزک بہیویر ہاں
مع پ
تھی یار دوسری باری دا گریٹ گرینڈ مدر ٹاکزک بہیویر
واٹ ہیپن کیا ہوا
ہاں ہ ولو ولو بتاؤں گی
بتا دو کیا مسئلہ ہے یہیں پہ بتا دو
پی آر انڈر سی سی ٹی وی سرولنس
پھر تو سائڈ میں کیوں نہیں جاتی سائڈ میں کیوں نہیں جاتے آپ
میر کو بہت شانتے پتا ہے مجھے کانگڑی تب کے ہے س آ سچ میں مجھے اتنی ٹھنڈ لگی اتنی ٹھنڈ لگی میں نے نہایا نا اس کے بعد میں بیٹھ تھی باہر سوفے پہ مجھے ٹھنڈ لگتی گئی باہر واگ میں بیٹھی دھوپ پ مجھے ٹھنڈ نہیں پاگی گئی اوپر پھر بھی ٹھنڈ نہیں پاگی اب جیسے تیسے کر کے میں نے کانگڑ لی اتنی ٹھنڈ لگی اتنی ٹھنڈ لگی میں نے فریش یہ اٹھائے تھے ہاتھوں کو یہ
ہوں
ہاں تو وہاں سے وہ کنڈ جیسے نکلے اتنی ٹھنڈ لگی تھی اور خون نکل گیا ہ خھ س ڈانگو سے نریوں خوش لطلفاتوں سے میں نے یہ ٹرم کیے تھے گ سمجھی
کیٹریے مک تھا
ہ
کیا ٹرم کیا تھا
ٹرم کیی آ تھا تھا سمجھان آاز
ناک
ہاں ناخونٹرم کیا تھا وہاں سے خون ن کم کے
اور پھر سے
ہاں
آج پھرس
کیا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ب کل میں ٹھنڈ کی وجہ سے کہہ رہی ہوں میں ٹھنڈ کی وجہ سے
ہوں
ہ
ا فرق ہوگئی
ہاں آب جی کانگرییلی نا اس وجہ سے تھوڑا بہت ٹھیک لگ رہ آ میں نے یہ مجھے یہ چیز کہو تو میں کیا سوچ رہی تھی کہ ہم ہمیں اگر مگر ہمیں پیپر ہے نا سات کو یا سیٹرڈے کے دن تیار رہناا
ہاں میں بس آج مما کو بولوں گی مما کو بولوںی نا بول کے رکھ
ہاں اس کو بول کے رکھنا بولنا سیٹرڈے کے دن مجھے کوک ہے ہاں
تا
میں بھی بتاؤں گی تم بھی بول کے رکھنا سٹرڈے کے دن فری رہنا ہے
سیٹرڈے سیٹرڈے نا سیٹرڈے شام کو
سٹرڈے شام کو یہی سے جائیں گے سنڈے وہی ہے منڈے آئیں گے
کٹییار اس دن تو ہم لوگوں کا دوسرا پلان ہے پھر
گرم گسان گان زادت
ہاں
مجھے نہیں پتا ہے کچھ وہ پوسٹ فون کر لین ورنہ یہاں فون نہیں کرنا وہ بول کے رکھنا تو پھر ورنا تمہاری مرضی میں زیادہ فورس ہی نہیں کر سکتے پتیو
د ہاؤ اب میں بولوں گی یار ماما کو بولوں گی وہ والا پلان کینسل کر دو اب بر فری کسیھ دن جان جمع
د کاب س دو
میں نے تو سے پرومس کیا ہے میں نے تے پرومس کیا ہے
ہوں
ادھر ادھر جانا کہیں پہ
کیوں ون بول تو بولتی جو
میں کیا بولوں
ہوں
میں کیا بولوں
پیپر کی تیاری کچھ کی تو
کب اب
سات جولائی کو
سب پ کی بات
ہی
سب کے بب اس کی بات مر
ہ مجھے بارہ ہی نہیں کنفرم ہو رہے ہیں یار
بارت
ہاں یہی نا کنفرم ہو ہی نہیں رہے اب ساتھ ہی ہوئے
ا دییش
ہ چودہ
کتنے کنپ ہ
ہاں
کتنی کنفرم ہوئی
ساتھ ہوئے میرے کو تمہاری آواز بہت دین آئی ہاں نس کر
تو کہہ رہی ہے بارہ کنفرم ہو گئے
بارہ کنفرم نہیں ہوئے اب ساتھ ہی کنفرم ہوئے بارہ کب کنفرم ہوں گے کیونکہ کام بہت کم ہے ابھی
باقی کو کتنا ہوا بقی کو کتنا ہوا
مجھ ان کا کام پت ہوتا ہے راائشہ کو بھی ہو گئے ہوں گے نو دس آترہ کو بارہ تیرہ چودہ پندرہ
اتنا کی کو
کیوںکہ پتا تو ہے اس کو کیا اس کو تو پتا ہی ہے نا اس کو کیا ہوتا ہے الگ آان سناا ہاں
ہاں سنا میں نے
توہ وض بہت د میون یہ میں نے کی کی بورڈ کی سیٹ ج
ہاں
وہ ہو گیا ٹھیک
اچھا مجھے سکرین شاٹ سکرین شاٹ بھیجنا پیمن کی
کس کا
وہ ج یہ ہے نا پیمنٹ
تم کیو آواز بدل رہی ہو ہو
پیمنٹس ہے نا پیمنٹ میں نے منہ میں مائک بھری
اچ اس کا اسکرین شاٹ بھیج کااہے کو رکو ہم بی مجز گ م فریم
ہلو ج ہلو ہلو ہ
میں نے بیج دیا تمہیں
اچھا اس والے کام میں تم نے کتنی لیڈس کنفرم کی
جسٹ ایٹ ابھی نہیں نہیں نہیں نائ ابھی ایک پینڈنگ ہے میرے کو
ٹھیک
کال والی مطلب جو فون کیا ہے بنے
جوتم نے کلائنٹ کو فون کیا ہے ٹھیک اس کے بعد اور بھی یہ ان کو کسٹمر فون کر رہے ہیں نا اور بھی کسٹمرس کو
ہاں
اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ جو وہ تین کام ہے نا ا پ